لبارہ کیا ہے تو
ہیلو
ہیلو
السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جناب ہم خیریت سے ہیں آپ بتائیں جناب آپ خیر ہیں
میں بھی سب ٹھیک
جی جی ہمارے گھر میں بھی سب خیریت سے اللہ کا شکر ہے اور آپ کے گھر میں سب خیریتس ہیں جناب
کیا کر رہے تھے آپ بالکل بالکل سیے ہاں
ابھی کچھ نہیں بس ابھی تو کچھ نہیں بس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھ سائے میں ہوائیں چل رہی تھی اللہ کا شکر ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو آج میرے خیال میں آپ نے درخت کا نام لیا ہے تو میرے خیال میں درختوں پہ ہی بات ہونی چاہیے
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب
تو کیا میں آپ سے کچھ کہوں گا تو پھر آگے آپ بھی بولیں گے اپنی رائے بت آئیں گے ضرور تو میں یہ کیا کہنا چاہوں گا کہ درخت جو ہے وہ بہت اہم اہم اور بہت تو ضروری ضروری چیز ہے ہماری زندگی کے لیے ہمارے زندہ رہنے کے لیے جیسے آپ کو بھی پتا ہوگا مجھے بھی جیسے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پت ہے کہ درخت سے ہمیں ایک بہت ہی ضرورت بہت ہی ضرورت مند چیز دستیاب ہوتی ہے جسے کہ ہم آکسیجن کہتے ہیں جو کہ ہم اندر لیتے ہیں اور اگر اس دھرتی پہ اس زمین پہ آکسیجن نہ ہو تو بہت مشکل ہوگا ہمارا رہنا مشکل کیا ہم بچ نہیں پائیں گے
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب یوں سمجھیے کہ یہ درخت جو ہے انسان کی زندگی کی بنیاد جناب
بے شک بالکل کیا بات کہی آپ نے تو ہمیں کیا ہم آج لوگ کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ درخت کاٹتے رہی ہے کاٹتے رہی ہے کاٹتے جا رہی ہے تو درخت لگانے کے کے نام و نشان نہیں ہے کہیں پہ کوئی درخت نہیں لگا رہا ہے تو اس سے کیا کیا ہوگا ہماری دھرتی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے جو درجے حرارت ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا‌ کہ پورے انڈیا میں پورے ہمارے انڈیا میں ہیٹ ویو چل رہا ہے
بالکل صحیح بات ہے جناب اب دیکھیے ہماری سرکار اور ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ مطلب کہ کوئی بھی مطلب کہ کام کروانے کے لیے سب سے پہلے درخت اگر بیچ میں آ رہا ہے اسی کو کٹوا دیتے ہیں تو دیکھیے اگر کسی کام کو کے لیے درخ کو کٹوا رہے ہیں تو آپ لگانا بھی تو چاہیے آپ کو لگانے کا ارادہ بھی تو ہونی چاہیے آپ اگر ایک مثلان جی جی مثلان ایک درخت کٹوا رہے ہیں تو آپ کو چار درخت اور لگانی چاہیے اس سے کیا آئے گ مطلب کہ موسم کا کا جو ہے تبدیلیاں ہوتی ہیں اور موسم باہر جو یہ ہونا چاہیے نا آپ دیکھیے کہ درخت کی وجہ سے اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے موسم پہ کیا کہتے ہیں موسم بارش کے موسم میں بارش نہیں ہو رہی ہے
بارش کے موسم میں گرمیاں ہو رہی ہے اور گرمیوں کے موسم میں بارش ہو رہی ہے اور جب گرمیاں ہو رہی ہے تو بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے جب بارش ہو رہی ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے باڑھ آ جاتی ہیں تو وہ نا زمین کا جو وہ تواز جون تھا وہ بیلنس تھا وہ بگڑ رہا ہے ہماری اس دھرتی کا بیلنس پورا ہل چکا ہے تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ وہ پورا جب ہم پورا دیر ہو
بالکل بالکل جی
ج
ہم لوگوں کو مطلب کہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کو حکومت کو یہ چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے
ہو جائے گا انتظار کرنا ہم بھی
صحیح بات ہے صحیح بات ہے اس کا ہم کو احتجاج کرنی چاہیے ان کو حکومت کو مطلب کہ یہ کہنی چاہیے کہ حکومت جو مطلب بالکل بالکل صحی بات جی فرمائیے
بالکل ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں دیگر کے باہر تھوڑا زمین ہے اچھ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں میں وہاں پیڑ پودے لگوڑا پڑ ڈ ڈڑ پیڑ لگائیں گے تو اتنا اچھا ہوا دھیرے دھیرے لگ رہا کی ضرورت
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب آپ دیکھے کہ جس گھر کے جی جی دیکھیے آپ جس گھر کے ارد گرد درخت ہوتے ہیں نا تو وہ گھر بھی ٹھنڈا رہتا ہے جناب کیونکہ پنکھے سے ہوا پھر نکلتی ہے تو وہ بھی ٹھنڈی ہوائیں نکلتی ہے اس میں سے دے اب کسی مکان کے پاس درخت نہیں ہے تو اس میں سے پنک پنکھے سے پنکھے سے جب ہوائیں نکلتی ہے تو وہ بھی گرم گرم ہوائیں نکلتی ہے
بالکل بالکل کیا بات کہ آپ نے تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر اپنے گھر کے ارد گرد ایک پیڑ لگائے جو جتنا ہم کر سکتے پھر باقی ہمیں گورمنٹ سے اپیل کرنی چاہیے اپنے علاقے کے جو ایم ایل اے ہوں گے جو سرپنچ ہوں گے ان سے درخواست کریں گے کہ پیڑ لگائیں راستے کے ارد گرد پیڑ لگائے تو چلنے میں اگر کوئی لوگ کوئی بندہ گاڑی گاڑی میں نہیں جا سکتا اگر کوئی بندہ پیدل سفر کر تا ہے موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہے تو اگر روڈ کے ارد گرد پیڑ وغیرہ ہوں گے تو وہ ان کو چلنے میں کوئی دشواری نہیں آئے گی وہ بھی آرام سے چلیں گے اور
جی جی مسافر کے لیے مسافر کے لیے ایک تو یہ ہے کہ مطلب کہ راستے میں سایہ در سایہ دار درخت مل جائے گا تو مطلب کہ یہ دعائیں بھی دیں گے مطلب لگانے والے کے اوپر والا بھلا کرے لگا ے والا جو بھی ہو درخت اس کے ساتھ اللہ تعالی بھلا کرے گی نہیں
نیکی نیکی کا نیکی گمانے کا ایک آسان سا ذریعہ ہے یہ بالکل تو اور اگر ہم دیکھیں گے ہم نا اگر ہم عام طور پر لوگوں کو پتا ہے بس کے پیڑوں سے بس ہمیں آکسیجن ملتی ہے بہت سارے لوگوں کو بس اتنا پتاہ ہے لیکن اگر ہم اور گہرائی سے جانیں گے پیڑوں سے ہمیں بہت ساری چیز
جی جی جی ہم ج رہے کیا کہ درخت جی جی درخت سے ہم بہت ساری فائدے ہیں حاصل کرتے ہیں جیسے سائیدہ درخت ہو تو ہم اس کے نیچے بیٹھتے ہیں ہوائیں لیتے ہیں اگر پھلدار درخت ہو تو ہم پھل بھی کھاتے ہیں جناب اگر کوئی مطلب کہ درخت کے اندر لکڑی سوکھ جاتی ہے پھر اس کو سردی کے موسم میں جلانے میں بھی کام لیتے ہیں
بالکل اور یہاں تک میں آپ کو بتا چلوں درخت سے ہم دوائیاں بھی حاصل کرتے ہیں جو کہ
بالکل بالکل صحی بات ہے جیی جڑی بوٹیاں جڑی بوٹیاں دوائیں ہوتی ہیں جی جی صحی بات
بالکل اور یہ کاغذ وغیرہ جن سے آج کل بچے پڑھائی کرتے پوری دنیا پڑھائی کر رہی ہے پوری دنیا میں ایجوکیشن کا دور چل رہا ہے تو ہر کسی جگہ دن میں آفس ہو اسکول ہو بینک ہو کوئی بھی س سرکاری دفتر ہو ادھر کاغذات کا کام ہے تو کاغذات بھی ہمیں پیڑوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں
بک بالکل صحی بات ہے جناب بالکل صحی بات ہے اب دیکھیے ہم اس سے ایسے ایسے قائدے حاصل کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے یہاں لوگ ایسے چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا اپنے درخت کو کٹوا دیتے ہیں پیسوں کے لیے پیسوں کے لیے بھی کٹواتے ہیں درخت کو
جنگلات کو پورا ختم کر دیتے ہیں ایسے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آج واقعات سنے ہوں گے کہ کسی گاؤں میں کسی بستی میں بالو آ گیا ہے شیر آ گیا ہے کوئی اور جانور آ گیا ہے جس نے بچوں کو کھایا ہے کسی بڑے کو کھایا ہے بزرگوں کا آیا ہے تو اس کی اس کا اس کا وجوہات اس کے وجوہات کیا ہیں کہ یہی ہے کہ ہم نے جنگل ختم کیے ان کے گھر ختم کیے ان کے رہنے ان کے رہن سہن کی جگہ ختم کی تو یہ مجبور ہو گئی کہ یہ بستی میں آئیں گے
بالکل بالکل صحیح بات ہے جی وہ بتاؤ کیا کہتے ہیں اس کے گھر کو ہم اجا رہے ہیں تو مطلب کہ وہ تو اپنے رہنے کے لیے جگہ تو کھجے گا جناب
بالکل بالکل بالکل
اس کو جب جگہ رہےی رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی تو وہ پھر کہاں جائے گا بستی کی طرف جائے گا
بالکل بالکل کیا بات گئی آخ نے
جی جی ہمیں تو وہ ارادہ کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیے ارادہ کریں کہ سب ارادہ کریں ہم اپنے دوستوں کو بھی کہیں گے اس بات پہ عمل کرنے کے لیے کہ ارادہ کرے کہ مطلب کہ راستے کے کنارے چاہے کہیں پہ بھی ہو درخت لگانا مطلب کہ نہ بھولیں مطلب کہ مہینے میں ایک درخت لگا لے تو سال کے بارہ مہینے وہ بارہ درخت لگائے گئے تو بہت سارے فائدے بارہ بارہ بارہ درخت اگر ہو گئے تو ماشاء اللہ جو اس کو جو اس میں بیٹھیں گے تو مطلب کہ یہ سمجھیے کہ دنیا اور آخرت کا فائدہ وہ حاصل کر لے گا دنیا میں جو لوگ اگر درخت سے فائدہ اٹھ رہے ہیں وہ تو دعائیں دے گا کہ جو لگایا ہے اللہ تعالی اس کے ساتھ بھلا کرے اور اللہ تعالی نیکی نیکی جو اخرت میں اللہ تعالی اس کا نیکی دو اللہ تعالی کا ہے اللہ تعالی نیکی اس کو عطا فرمائی ہے پہ درخت کو لگانے کے بدلے میں
اس لیے میں آپ کو ایک آخر میں ایک شعر شعر سنانا چاہوں گا انہیں جنگ جنگل پہ آپ سننا چاہیں گے وہی صاحب
جی جی جی فرمائیے فرمائیے
جنگلوں کو کاٹ کر کیسا غضب ہم نے کیا جنگل کو کاٹ کر کیسا غزم حب نے کیا شہر جیسا ایک آدم کور پیدا کر لیا
بالکل بالکل سحی بات ہے
بالکل تو تو جنگ جنگلات ہماری ایک ضروریات زندگی کا ایک اہم
بالکل بالکل صحیح بات ہے اہم حصہ ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں ہم برباد نہیں کریںے اگر اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں تو سمجھیے اپنی زندگی پر مطلب کہ کیا کہتے ہیں مصیبت آن
کلہاڑی کلہڑی مار رہے ہیں کلہڑی مار رہے ہیں بالکل بالکل تو بھائی صاحب آپ سے آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا آپ نے بہت اچھی اچھی بات بتائی بہت جانکاری دی مجھے بھی جنگلات
انشاء اللہ پھر بات انشاء اللہ
امید ہے آپ سے پھر کبھی بات ہوئیی اوکے ان شاء اللہ انشاء اللہ حافظ اللہ ح